ہلو
ہاں جی وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
اور فرمائیے کیا حال چال ہیں آپ کے
بہت بڑھیا جی آپ سنائیے آپ کے کیسے حال ہے
ہاں جی بڑھیا جی ہو اور سب خیرییا د آوا ہاں
سب خیریت ہے جی
اور فرمائیے آج کیا پھر کر رہے ہو آپ
بس جی ابھی بچوں کے اسکول سے ہو کے آئے ہیں مہنگائی کا دیکھ رہے ہیں بہت اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے آمدنی اتنی ہے نہیں جتنے خرچے بڑھ گئے ہیں
جی جی جی خرچے تو ویسے ہی بہت بڑے ہوئے ہیں کچھ بچوں نے بڑا رکھے ہیں خرچے بس اسکول سے آئیں گے ان کو پیسے چاہیے پہلے تو بھیا ہم نے کوئی چیز لے کے آنی ہے شام کو پھر کھڑے ہو جائیں گے
بچے بھی کیا کریں اسکول والے جو سامان منگواتے ہیں بچوں کو لے جانا ہی پڑے گا وہ تو
جی جی ایک تو اسکول والے کچھ نا زیادہ یہ ایکٹیویٹی بہت بنوانے لگ گے اب
ہ بچوں کا تو ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے وہ بڑوں کی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ ایکٹیوٹی بھی
جی جی بس وہ چیٹ و چاٹ وغیرہ منگوا لیں گے پھر اپنا خود ہمیں خود بنانا پڑتا جو ان کو ایکٹیویٹی ملتی ہے آپ کلیئر کرنی پڑتی ہے اسکول کے کئی کام تو ہم آپ ہی سوار دیتے ہیں نا شہزادو کے اپنے
صحیح فرما رہے ہیں آپ
ہ ہ اور آپ فرمائیے آپ کے بھی شہزادے ایسے تنگ کرتے ہیں
بھائی ب سارے ہی تنگ کرتے ہیں بس وہی تو بتا دییے میں ابھی ابھی اسکول سے ہو کے آئی ہوں بس وہی بتا رہے ہیں یہ والی کتنی کتابیں خرید لو یہ کاپیاں اور خریدنا بھی سب کچھ اسکول سے ہی ہے باہر سے کچھ نہیں خرید سکتے بس وہی دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے آج
جی ہمارا بھی ہمارا بھی اسکول میں جی داڑی کے مطلب یہ دو چکر تو لے جاتے ہیں پہلے صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اپنی شہزادوں کو پھر لے کر آتے ہیں پھر پھر شام کو ہمارے جو ان سے بڑے بڑے شہزادے ہیں وہ اکیڈمی جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے پھر چھوڑنے جاتے ہیں پھر شام کو لینے جاتے ہیں ہمارا کم سے کم ٹو ہنڈریڈ یعنی کہ دو سو روپے کا روز پیٹرول گاڑی کا خرچ ہو ہی جاتا ہے بھائی اتنے چکر لگ جاتے ہیں ہمارے
جی وہی دیکھ رہی ہوں نا آمدنی اتنی ہے ن جتنے خرچے بڑھ گئے ہیں لوگوں کے
جی چلو یہی اوپر والے کی ا مر ہے اپنا چل رہا ہے کام اپنا خرچے نکال رہے ہیں ماشاء اللہ نے بڑی کرپا کر رکھی ہے تو مر کر رکھی ہے اس کر کے ہاں جی ہاں ج چلو خ بچے نکل رہ نکل رہے ہیں کر رہے ہیں
ہوں وہی دیکھے نا آج کے سمے میں وہی دیکھتی ہوں آج کے وقت میں علاج کرانا بھی کتنا مشکل ہوگ ہے جو گھر میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرانا کتنا مشکل ہو گیا
جی جی جی بس یہ ڈاکٹر بھی کچھ نہا مطلب کہ دیکھتے نہیں ہے غریب ہے تو انوں نے اپنا جو بل بنانا ہے وہ پھر پے کرنا پڑتا ہے جیسے بھی
وہی ہے نا وہی ہے نا غریب لوگوں کو تو سوچنا پڑتا ہے وہ کہہ دیتے جی لے ج لے جؤ ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ وہاں پر اتنی کیئر کرتے نہیں ہے
جی جی جی جی بس یہ پرائیویٹ کا یہ ہے نا تھوڑا بہت مطلب کہ ڈاکٹ وغیرہ یا اسسٹینٹ ڈاکٹر سے ہوتے ہیں یہ اپنا تھوڑا بہت کیئر کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر تھوڑی دیکھ ریکھ کم ہوتی ہے بس
ہوں وہی
ہو فرمائیے آپ یہ اب آیوشمان پہلے آیوشمان کارڈ بنے ہوئے تھے اب وہ اب وہ کارڈ بھی نہیں کہہ رہے چل رہے ہیں کوئی کوئی ہاسپٹل میں چلتا ہے کوئی کوئی ہاسپٹل میں چلتا ہی نہیں ہے
وہی ہے نا کارڈ بھی دیکھو جی سب نہیں بنا سکتے کارڈ بھی آیوشمان کارڈ تو چلو وہی ہے نا اس لیے نہیں چلتا نا کیونکہ جو لوگوں کے اپنے پرائیویٹ جو ہاں جی جو کارڈ بنے ہوئے لوگوں کے دوسرے جو اچھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ چلتے ہیں آیوشمان کا کارڈ تو وہی ہے غریبوں نے بنوایا ہو بیچاروں نے
جی جی جی جی جی جی بس ایسا ہی ہے چل رہا ہے تھوڑا بہت اور فرمائیے آپ گھر سب خیریت ہے
سب کہہ رہی ہے تھے جی
اور آپ کے شوہر
شور بھی گئے مھے اپنے اپنے اپنے کاروبار پہ
اچھا جی جی جی جی چلو اچھی بات ہے اور آپ کے بھائی جان ٹھیک ہیں بھائی جان
جب سب سب سب سب بڑھیا ہے جی اللہ کا کرم ہے جی سب کہہری اچھے ہیں
جی جی جی اور فرمائیے آج پھر کیا بنوایا آپ نے کھانے میں
بس ابھی کھانا بن رہا ہے جی آج بچے پاؤ بھاجی کی جضد کرے تھے پاؤ بھاجی بن رہی ہے آج
او واہؤ ماشاء اللہ ہمیں بھی ان اطلاع کریے ہم آپ کے یہاں ضرور تشریف رکھیں گے ہم تو بہت خوش ہو کر کھے ہیں یہ
بس بچوں کی فرمائش پہ بڑھ رہی ہے آج
جی جی جی ہمارے ب ہمارے شہزادوں نے تو امی جہاں سے بول کے وہ سیویاں بنوائیا سوج جی کی بیچ میں نیوٹری ڈلوائی اور اس کے بیچ میں آلو بھی ڈلوائے پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں ابو جانا آپ سوس لے کے آؤ بازار سے ہم نے یہ جانے ہے سوجی والی سیویا بنائی ہے ہم نے وہ کھانی ہے بس جیسے جیسے پرمائش کرتے ہیں شہزادے ہمارے پھر ہم کو پوری کرنی پڑتی ہے
وہ تو ہے ہی بالکل جی بالکل بچوں کو سمجھاؤ سبزیاں کھاؤ پھل کھاؤ وہ بچے کھانے کو سننے کو تیار نہیں کہ وہ نہیں کھانا کہ یار تمہاری ہڈیاں مجبوت دوئیں گی اس سے لیکن نہیں بچوں کو نہیں کھانا بچوں کو باہر کا جنک فوڈ ہی پسند آتا ہے باہر کا کانا کھلا لو
جی جی جی اب ہم جا رہے تھ تھے اپنے شہزادے کے ساتھ بجار مارننگ میں ب تو مجھے بول رہا ہے ابو جان اور دیکھو بھٹورے چھوولے کتنے سوادشٹ بنا رہے ہیں ہمارا دل کر رہے ہے ہمیں کھلاؤ آج
ہاں ہاں ہاں
پھر ہم نے اس کو بڑے والڑے شہزادوں کو پھر بھٹورے کھلائے بازار سے تو وہ کہنے لگا بائی ماشاء اللہ بہت سوادشٹ بنے ہے مزہ آ گیا ہے ابو جان ایک اور کھاؤں گا میں کھا لے بیٹا اس میں کیا ہے
ہوں چلو کبھی کبھار کبھی کبھار کھائیں وہ تو چلو چلتا ہے باہر کا کھانا یا کوئی بھی تلی ہوئی چیز بھی وہی کبھی کبھی چلتا ہے لیکن روز روز کھانا پھر وہ صحت کو نقصان کرتا ہے
جی جی جی پھر اس نے اپنا شہزادے نے بڑے بڑے شہزادے نے وہیں پر کھائے میں نے بھی کھائے پھر ہم نے سوچا ب ہماری بیگم جہاں گھر پر ہے وہ بھی اب ناشتہ بنائے گی تو اس کے لیے بھی لے چلتے ہیں پھر ہماں اس کے لیے بھی لے گ آئے ہو اور اپنے چھوٹے شہزادے کے لیئے بھی یعنی کہ مطلب کہ صبح صبح ہی نا خرچا کروا دیے
چلو چلو کبھی کبھی خرچہ بھی کرنا چاہیے بیگم کو خوش کرنا چاہیے بچوں کو خوش کرنا چاہیے
جی جی وہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا وہ کہتے ہیں نا یا اللہ خرچ بدا
اس صحیح بات ہے
جی جی خرچ بڑھے گا تو پھر اللہ اپنے آپ ہمارا کاروبار بھی دیکھیں گے بھائی یہ بچے نے جتنا خرچ کیا چلو ان کا کاروبار بھی چلاتے ہیں
بالکل جی بالکل بالکل
جی ہو جی جی ہو فرمائیے آپ
آپ بتائیے آج آپ کے وہاں کا موسم کیسا ہے
اجی میں کہہ رہا ہوں موسم ات بڑھیا آج تو مہ آ گیا بھائی ایسے لگ رہا جیسے کہ ہم شملہ میں بیٹھے ہوئے اے س تو چلا ہی نہیں رکھا پکا ے کے نیچے بیٹھے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاء اللہ مزہ آ گیا آج تو ہم تو خود بارش میں نہئے ہمیں اپنا بچپنا یاد آ گیا آج نہا کر جی ہم جیسے مطلب یہ چھوٹے ہوتے ہاں جی نہاتے تھے نا تو پر نالے کے اوپر پیر رکھ کہ سارا پانی پونی روک لیتے تھے لینڈر کے اوپر ہی تو بس وہیں پر بیٹھ کے خوب شرارتیں کرتے تھے وہ آج ہمارے بچے ایسے ہی کر رہے تھے ہمیں اپنا بچپنا یاد آ گیا
جی جی بالکل سارے سبھی نے بارش کا لطف اٹھایا آج موسم بڑے ٹائم بعد با آپ کو پتہ ہے گرمی کا قہر ڈھا رکھا تھا بارش نے اب تھوڑا موسم سہاونا کیا ہے
جی جی کل تو اتنی گرمی تھی باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا آج تو پھر ماشاء اللہ اتنا اپر والی کی اتنی مہر رہی ہے کہ آج بارش آئی ہے اور ساروں نے مطلب کہ ہمارے گھر میں جتنے سارے نہایے ہیں آج مزہ آ گیا یاں ہاں اسپیشل انہوں نے اسکول کی چھٹی کی ہے کہہ رہے آج ہم اسکول نہیں جائے گے آج تو ہم نے مطلب کہ یہاں پر بارش کا آنند لینا ہے پھر اوپر والے کی دیا سے پھر انہوں نے چھٹی کری پھر اپنا گھر میں اپنا نہایےدھوئے ہیں بارش میں
ہوں ہ ہ ہ وہی ہے نا جب د تو بارش آتی ہے تو سارا درخت بھی سندر لگتا تے ہیں پھول پودے بھی سندر لگتے ہیں ہاں جی
اور فرمائیے بس وہ شرارتیں کر رہے تھے ان کو دیکھ کے پھر ہمیں اپنا بچپنا یاد آ گیا بھائی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہوتے تھے اپنا پانی روک کر نا کٹھا کر کے اس کے بیچ میں بیٹھ کے پھر شرارتیں کرنی ہاتھوں سے پانی کو اوپر اچھالنا تو وہ دیکھ کے بچوں کو بس ہنسی بھی نکل رہی تھی اور مزہ بھی آ رہا تھا دیکھنے کو
جی وہی وہی چلو الله سے دعا کرنی چاہیے بارش کی رحمت ہمیشہ بنی رہے
جی جی ہم تو کرتے ہیں الله سے دعا بھیی ایسی ہی بارش کی رحمت کرتے رہو آپ ماں ہمارے شہزادہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں
بالکل بالکل دنیا دنیا سارے ہی لوگ خوش ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے تو وہی ہے نا گرمی تھوڑی ٹھنڈ فرق پڑتا ہے گرمی میں لوگ گرمی سے نجات ملتا تی ہے لوگوں کو
ہاں جی ہاں جی اور فرمائیے ہم ایک بار آپ کے گھر آئے تھے آپ نے کھانا بہت نچیذ بنایا تھا وہ آپ نے راجما چاول بنائے تھے نا تو ماشاء اللہ جی جی کبھی ہمیں پھر آپ انطلاع کریے ہم ضرور آپ کے یہاں تشریف رکھیں گے ہم وہ ہمیں آپ کے نا وہ ہاتھ کے بنے راجما چاول بھول ہی نہیں رہے
شکریہ جی آپ کی اتنی تعریف کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ
جی جی جی جی ہم پھر آپ کے یہاں تشریف رکھیں گے آپ ایک بار ہمیں ضرور انطلاع کریے
جی جی جی ضرور
اور فرمائیے آپ بھی ہمارے یہاں آئیے ہم آپ کو جو بھی آپ کہو گے ہم وہ بنوائیں گے اپنی بیگم جان سے بول کر
ٹھیک ہے بہت عرصہ ہو گیا ان سے ملے بھی نہیں ہیں بہت عرصہ ہو گیا ملے بھی نہیں ان سے
جی جی ہاں ضرور آئیے آپ
جیسے ہی وقت ملے گا جیسے وقت ملے گا ضرور ضرور تشریف لائیں گے
جی جی ضرور وقت
اپنے شہزادہ کو اپنی شہزادی کو بھی ساتھ میں لے کے آئیں گے
جی ضرور لے کے آنا اور اپنے اپنے شوہر کو بھی لے کے آنا ہمارے بھائی صاحب کو
جی جی جی جی جی جی ضرور لے کے آئیں گے
جی ہور فرمائیے
بس جی بس وہی پریشان ہو رہی تھی صبح سے کہ بچوں کا پھر سے وہی فیس جمع کرانے کا ٹائم آ گیا تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بچوں کو ٹیوشن بھیجیں کہ اسکول میں پڑھائیں اسکول میں آپ کو پتا ہی اتنے پڑھاتے نہیں ٹیوشنوں بچوں کی لگانی ہی پڑتی ہے چاہے کچھ بھی لو آ
جی جی جی بالکل جی اور فرمائیے جی بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے نا
جی آپ جی جی جی جی جی مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
جی جی چلو ٹھیک ہے جی خدا حافظ
خدا حافظ
خدافظ جی خدافظ